ہو آپ ٹھیک ہو
ہلو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
شکر اللہ کا آپ سنا آپ کیسے ہو گھر پہ سب کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہ گھر پہ سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا بھائی بہن ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ بتاؤ
بس شکر اللہ ت کہ آپ سے نا
کیا یہاں بھی سب ٹھیک آپ پتاؤ کیا کر رہے ہو کھانا کھایا
ہاںاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے بھی کھایا اور کیا کر رہی ہو ب
خوش نہیں بس ہاں برتن بھی تو آ جلدی جلدی کیا آج ہم نے عشا نے م سے پہلے پہلے ہی ختم کیا
آ ہ
تو ابھی اب بیٹھے ہیں
اچھا ٹھیک ہے
ہوں ہوں بس شکر آپ سنا آپ نے کھایا کھانا
ہاں ہم نے کھایا
اچھا کیا کر رہے ہو
ڈر کا کتنا ہوا ہے ان
ہاں اور کیا بہت زیادہ آپ نے دیکھا کیا کیا ہوتا ہے
ہاں
میں نے کہا ہاں بہت زیادہ آپ نے دیکھا کیا کیا ہوتا ہے آج کل یہاں
اور کیا آج کل کتنا ڈرگ تو بھی انہوں نے آج آپ ایکشن لیا ہے کر رہے ہیں آپ ان کو سس
ہاں لیتے تو ہے یہ ایکشن لیکن لیکن نہیں ہو رہا یہ کم
ہاں ایٹ دا اینڈ یہ وہیں پہ ہے
آج ایک کو ایکشن لے رہے ہیں کل دو نکلتے ہیں
ہاں وہ بات بھی ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا
آج کل یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں اب
اور کیا
ہوں
آچج بہت زیادہ آپ نے دیکھا وہ نیا جو نیا نکلا ہے
ہاں اور کیا زونی والا کہہ رہے ہیں کہ وہ ا بھی بہار یہ ابھی یہاں نہیں آ رہا ہوں ہ کیا پتا آئے گا بیمار اور کیا اس پ فریز ہو جاتا ہے انسانی کی جگہ پہ
کیا پت سچ ہے یہ جھوٹ ہے
بول سکتے ہیں لیکن نیوزز میں آیا ہے نا کہ وہ ابھی یو ایس ے میں ہے یہاں نہیں آیا ہے کیا پتا آیا مت ہوگا تو
ہاں کیا ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا پرسوں یہاں تو عورتوں کو بھی پکڑتے ہیں
ہاں اور پ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا وہ کتنی خوبصورت ہے کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ ایسا کر سکتی ہے
وہک نہیں جچے سا کال سے
کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو کتنی کیھیوٹ ہے ماشاء اللہ
پتا نہیں کیا ہوا ہے کیا ماشرلہ چلاب کیسے کیسے کام کرتی ہے
نہیں میں میں نے بولا شکل اس کی ویسی ہے کہ انسان کو شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ ایسا کام کر سکتی ہے
وہی نا سمج ہی نہیں آ رہا ہے مطلب آج کل بالکل کسی پہ بھروسہ نہیں ہے کسم سے
لڑکیاں ایک جیسی آئیں گی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے
ہاں صحیح بات ہے لیک
ا باقی ہم نے بھی اس ن جب سے دیکھھی پکے ہے کہ نہیں
اور کیا
جب اتنی اچھی لڑکی کر سکتی ہے تو
لیکن آپ نے دیکھا نا مطلب کہاں کہاں پہ لڑکے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنا ماحول خراب ہو گیا نا اس سے
اگر انسان وااک پہ ہی نکلے گا تو کہاں سے نکلے یہاں پہ ابھی ایسا کچھ ماحول ہی نہیں ہے
اور کیا ڈر لگتا ہے مطلب زیادہ تر اکیلے میں کتنا برڈن لگتا ہے ہے نا
زیادہ
لیکن بہت مشکل ہے یہ
اور کیا چلو اسموکنگ وموکنگ تک تو ایزی تھا ٹھیک تھا سب کچھ لیکن اب یہ ڈرگ بہت زیادہ ان ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے بچے لے
دیکھو پت تا ہے پہلے پہلے اسموکنگ کا بھی مطلب مسئلہ ہی تھا اب ہمیں لگ رہا ہے کہ چلو اب جب وہ ہوا نا پورے معاشرے میں عام ہو گیا اس لیے اب ہمیں لگتا ہے کہ چلو وہ آسان تھا لیکن ویسے ہی ویسے کو لگ رہا ہے نا ویسے ہی ویسے یہ بھی بڑھ رہا ہے اب
اور کیا اب ڈرگ کا بھی ہو رہا ہے نا بہت زیادہ
وہ بھی ایسا ایسے ہی پھر عام ہو جائے گا پھر ایسے ہی کھلے وطن پہ نا مطلب ایسے ہی سب کریں گے اچھا
کیا ہی کر سکتے ہیں
کچھ بھی نہیں کیا
یہ اب ہو چکا ہے اب سارے ایسے ہیں کیا اب اسی میں سارے لوگ ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی کر دیا کالج میں لڑکے
تعلیم دیتے مطلب درسگاہ اسکول ٹیوشن وغیرہ
ہوں
اور پتا ہے اسی وجہ سے یہ جو چوریاں وغیرہ ہے نا یہ بھی اسی وجہ سے ہوتی
ہاں اور کیا اسی لیے کرتے ہیں یہ لوگ جب ان کو بنتا نہیں ہے گھر پہ ک کر لیتے ہیں چوریاں
اور کیا بہت مطلب اب ڈر لگتا ہے گھر میں اکیلے رہنے سے بھی
ہاں کوئی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے
اں اور کیا پتا ہی نہیں بھروسہ ہی نہیں ہے کچھ
آج کسی پہ بھروسہ نہیں ہے انفیکٹ آج اگر مسافر بھی آتا ہے نا گھر پہ اس کو بھی نہیں آنا دینا چاہیے کہ آپ پتہ کس انٹینشن سے آئے گا
ہاں صحی بات ہے سمجھ نہیں آتا ہے نا مطلب کون کیس یہ مطلب پتا نہیں کس کو کیا ہے کیا کرنا ہے اگر وہ بھی آتے ہیں نا وہ نا یہ یہ ٹرسٹ والے کون سے بھی ڈر مطلب
اور کیا اپ ول ہی ایسا ہو گیا نا کیونکہ اب آئے گئے دن سنتے رہتے ہیں اس نے اس کو مار ڈالا ایسے گیا تھا ایسے کباڈی گیا تھا اندر اس نے وہاں پہ پ عورت کو مار دیا لاسٹ ائم گ وہ بڑی نیوز پچ ٹھیک آج کل یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے کتنی جگہوں پہ میرج میں بھی ایسا ہی افیکٹ پڑ گیا اس وجہ سے ہے نا شادی شدہ زندگیوں پہ بھی ہو گیا بہت زیادہ افیکٹ کبھی ان کے پتی پی کے آتے تھے مارتے تھے وہ یہ اب شراب کی دکانیں بھی کھلی ایسے ہی
ہاں اور کیا اگر اصل میں دیکھو اصل مطلب اگر پیچھے سے یہ بین ہوتا نا سب کچھ
وہ کہاں ہوگا یہ ان کا روز کا دھندا ہے ان کا لان ہے اگر جب انہوں نے لایا تبھی یہ لوگ اگر بند کرتے تو آتا ہی نہیں لیکن جب ان کو پیچھے سے ہی پرمیشنس ملی گورنمنٹ کی تو پھر بولتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہے وہ یہ لیکن ہماری گورنمنٹ کیا
ہاں پھر بولتے ہیں وہاں سے پکڑا یہاں سے پکڑا وہ کیا یہ کیا لیکن
فائدہ کیا ہے لیکن جڑ تو ہم خود ہی اس کو لا رہے ہیں نا یہاں پہ ہم ایک حساب سے پیڑ بو رہے ہیں اس میں پانی بھی خود دے رہے ہیں
اور کیا مطلب یہاں کی یہ تو کشیر مطلب اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں خود ہی لے رہے ہیں کتی پی
کشمیری ایسی جگہ تھی جہاں شراب نہیں تھا خالی ٹورسٹ لیتے تھے کبھی کبھار وہ بھی پہلے ڈرتے تھے لینے سے اب تو آج شرے عام ایسے ہی
ہاں سب کچھ صحیح بات ہے د پورا مشہورہ طرح خراب ہو گیا ہے اس سے
کہیں جاتے ہیں گھومنے کچھ وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے لڑکیوں پہ ہوتے ہیںٹون پی کے
پت ہے کسم سے مطلب اگر کہیں سے چلتے ہیں نا تو اکیلاپن دکھتا ہے نا کہیں کتنا ڈر لگتا ہے کیا کہیں پیچھے سے کوئی نہ اور یہ کرے گا ویسا ہوگا ایسا ہوگا
برے خیال خود آ جاتے ہیں کیونکہ اب بہت جگہوں پہ ایسا ہوا نا کہ لڑکیاں کے لیے ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے پھر کیا لڑکی ٹھیک نہیں تھی کیا پتا ایسے چل رہی تھی ویسے چل رہی تھی ارے بندہ ہی پی کے تھا غلط تھا
اور کیا یہ پتا نہیں انہوں نے کیا مطلب اگر پہلے سے ہی انہوں نے سب کو بائک آٹ کیا ہوتا نا تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ کیا ہی نہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ہے یہ سب ملے جلے ہیں
اور کیا دو دن کرتے ہیں پروٹیسٹ تین دن ہوتے
کیا پتا ہے ہاں وہی وہی لیکن اس سے بہت تباہی ہوئی یہاں نہ بچوں کا مان پڑھائی میں ہے نہ کسی کام ہے کچھ بھی
اور کیا اسکول جاتا تا بچہ وہاں پہ ایک بچہ پیتا ہے سگریٹ دوسرا بولتا ہے یہ لو دیکھو اس میں بھی مزہ ہوگا تم بھی ٹائی کرو جب وہٹ رائی کرتا ہے اس کی بلات لگ جاتی ہے اب اسکول کہیں
ہاں یہ گھر سے اور گھر سے اسکول نکلتے ہیں پت نہیں پھر کہاں
ا ہاں ا ماں باپ کے پیچھے پیچھے رہے گا بچے کو گھر سنبھالے کام سنبالے
ب ماں باپ بھی کیا کرے گا بےچارا وہ تو پریشان ہو گئے بچوں کی وجہ سے
فیس بھرنی پڑتی ہے یا تو اسکول سے ہی ہونا چاہیے کہ چلو آپ کا بچہ آج لیٹ آیا ہے کیوں آیا ہے ریسپانسبلٹی اسکول کو لینی چاہیے وہ بھی ایسی ہی ہیں اپنی فیس پکڑتے ہیں اور بس
ہاں صحی بات ہے لیکن
اب ہمیں خود ہی پیرنٹنگ پیرنٹس کوئی کچھ ایکشن لینا خود سے ہی اب دیکھنا پڑنا ہے
اب کیا ہی کریں اپنے بچوں کا خیال تو رکھنا ہی ہے ان کو کیا اسکول والوں کا کیا جائے گا
پہلے ہی دیکھنا ہے اسکول کا ماحول کیسا ہے اسکول کیسا ہے کیونکہ آدھے گورنمنٹ اسکول ایسے بھی ہے بچے دو بجے اسکول گھستے ہیں چھت دیوار پاند کے نکلتے ہیں وہاں سے
اور کیا لیکن پتا ہے کسم سے ہمارے ٹائم پہ مطلب ایس واچ مین ہوتے تھے مطلب جو باہر بھی نہیں چھوڑتے تھے لیکن آج کل پتہ ہے
ارے یہ اس کو سگریٹ کا پیک ٹ دیتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے یا سو روپے دو سو روپئے دے دیتے ہیں
اب اپنے بچوں کو خود ہی خیال رکھنا ہے اور اللہ حفاظت کرے سب بچوں کو
ہاں مین ہاں سچا چلو بائے